ہر ہاں بولو ٹھیک ہو
ہاں تم ٹھیک اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا آپ سناؤ کچھ خاص
کہاں سے آئی گھوم کے
ماما کے گھر گیی تھی وہ بیمار ہے نا ماما کے گھر تھوڑی سی ہے مگر وہ مت پہچانتا ہے
وہ نہیں پہچانتا ہے ابھی
نہیں بہن مگر وہ بول رہا ہے کی ڈاکٹر کی وجہ سے ہوگی تھوڑی سی پر جو آپ اس کو کیا ڈاکا ہاں
اور
اور کچھ نہیں تم بولو
آپ کہاں تھی دن بھر
میں مزور پے تھی دن بھر
اچھا اب آئی کتنے بجے
ہاں میں یار چھ بجے
اچھا اچھا اور
اور کوئی چیز چائے پی
ہاں ہم نے پی ہم نے وہاں جوس پیا
اچھا سالن کیا بنایا آج
آ ابھی تو کچھ نہیں ابھی نہیں لایا اور جاگید کا مذر شوگا کو آیا
اس کو کیا ہے شوگا کو آج
ابھی اس نے سبزی نہیں لائی
اس نے ابھی سبزی نہیں لائی اس کو تثر مل گیا گلا نبی کا اور جائید کا
ہاں اور اور
اور کچھ نہیں بس بیٹھی ہے کہ ہک تی نہیں ہاں گرمی بہت
ج گئی
تیل انانے
اور
میں نے نہایا
پھر ٹھنڈی ہوئی ہوی
اگر مگر میرےن زنگن کو درد ہے بہت
ہاں وہی کیا میں نے اور ریڑ میں دارد ہے بہت
ہاں
رڈ زانگ کمر کو ددارد ہیں
اچھا دامن مت ہو جاؤ گے
نہ نہ میں پول چ
مت ہگی
اور
یہ کیا کر رہا ہے ابوبکر
چائے پی رہا ہے تنزل بہت کر رہی ہے
اچھا وہ ا وقع وہ گیا ڈاکٹر کے پاس آپ
اس نے بولا تو یہ ہو جائے گا ٹھیک آہستہ آہستہ
اچھا اسان کیا
اور
شانی کدھر ہے شانی اس کی آواز نہیں ہے کہئی
تو چائے پی رہی ہے ابو با کر د دیتی ہے اور فارضان کو بھی اور ابوبکر
کیا کر رہی ہے شانی اس کو ہوی کچھ فرق ورق
تھوڑی سی ہے تو تھوڑی سی ہاں اس کو کل ٹیسٹ کرنا ہے نا وہ شوگر کا تین مہینے کا اور کہاں گئی
گھر میں اس کو مشین نہیں ہے گھر میں میں یہی ہوں اس کو مشین نہیں ہے
ہاں کرتی ہوں نا میں اس کو گھر پر بھی ٹیسٹ
ہاں گا کہا اس کو ٹیسٹ دیکھو
اج تھا ون تھرٹی سیون
اچھا
آمم گولی کو ہویی فارک
نہ ابھی ایسے ہی ہے
پھر اس نے لایا وہ انجیکشن کرتی ہے
اور
ہاں تھوڑی سی فرق ہوئی
ہاں
تو زامن کیوں کر رہی ہے تو نے کیا نیند نہیں کی
نہ مجھے ہیکات ہی نہیں ہے
اچھا حکت کس کو ہے آج تو گرمی ہے نا اس سے زیادہ بے حکتی ہو جاتی ہے زیادہ فین کی ہوا سے ہاں ہم تو موٹے ہیں نا ہم تو زیادہ ہی گرمی ہے
اب کیا ہی کریں گے
ہاں اور سناؤ کچھ
تنزیلوں کو گرمی نہیں لگتی ہے
نہیں وہ پتلی ہے نا
آمم اگر وہ گرمی میں اتنا بھی بیٹھے گی اس کو نہیں بولتا ہے گرم
مجھے ہوتی ہے دم ہو جاتا ہے مجھے دام ہوتا ہے ہور کو دام ہوتے میں زیادہ اندر نہیں بیٹھ سکتی
ہاں باہر ہی پریفر کرتے ہیں بیٹھنا
یے کون ہنسرا ہے اس کو بولا ہے ہنسو مت
کوئی نہیں ہے میں
اچھا اچھا
ہاں
یہی بھی بات کرے فرینڈ کے ساتھ ایف کے ساتھ آپ کے ساتھ ہاں اس نے بھی نکالا اس کے بعد ہاں اور کیا اس کے بھائی نے بھی
اچھا
ہاں
اچھا ہے
ہمم تجھے بھی دینا تھا نا اس کو وہاں کون ہے
وہاں میرا باپ ہے میرا ماں ہے ماں گئی رائتا بنا نانے آپنے لیے
مجھ کو دینا تھا آف کو
نہ رے نہ او
عمر کو
نہ نہ
کیوں کیوں
ٹائم نہیں دیوتا
تو تم دوائی خود بیچتی ہو تو اپنے لیے کیوں نہیں لاتی ہو
شٹس کھاے نہ بینے گے نہیں کھانے کھانے کیا ہی کروں کہاں سے کھاؤں گی اب
کر سکتی ہو کال اس کو بھی چالو ہوا اویس کو اور کیا ایس کو فر ساحل
سب بات
ساحل کو نہیں ہوا
نہ نہ
ابرار اور کو نہیں ہوا
نہ
اچھا اچھا تو سجاتا کو ہو جائے گا کل فرزان کوش ہو جائے گا تو بات ہم کریں گے یا تنزلیں میں پھر تجھے بھی فائدہ ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا
ہاں وہی ہے نا آپ کیا ہی کریں گے ابھی ہمیں اور چار منٹ بات کرنی
اوپر کیا
ہاں میرے سر میں بہت درد ہے مجھے قلا نز پمپ کانا ہے شاید یہ وہ میرے سر میں درد ہوتا ہے بہت
ڈر نہیں ہوتا تھا اور جب ا گئی ن کام پر تب سے آپکو یہ ھوئ شاید آپ کو نظر لگ گئی
ہاں نظر مجھے لگی ہے بہت
کس کی
پتہ نہیں کسنے نظر ہ ہاسپٹل والوں کے کیا نظر ح میری ماں نے مجھے
بے بے
بس پریس کو کروں گی میں کل آپ میں ان کو گٹھر بناؤں گی
ہوں
پھر کال کروں گی اب مجھے نرین زنگ ن ہیک تھی ہے نہیں
کیوں نہیں ہوتا
وہ گى تیل لانے ہیکت میری
ہاں وہ افس نے لی ا ہے کہ ت ہی
کس نے آ بات کرو کس نے
ج بہت میں بھی نکلی باہر ہاں بکواس کرتے ہیں نا اور
میری سجاتا نے کال کی آپ کو
نہیں میں نے اس کو ایک بھی نہیں کی دن بر ایک کال بھی نہیں کی
میں کیا کر رہی ہوگی اس کو بھی کانفرنس کال ہو تی تو ہم اس کو بھی کرتے ایڈ کرتے ہم کانفرنس پے بات
محنت یہ لگ جائے گی
ہوں ایک ساتھ کرتے مہ میں اس کو آپشن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا
اور
اور کیا تم بولو
کیا بولوں میں کچھ
سنزیلا نے کی ختم بات
لو اس نے دوبارہ لگایا کال
واپس
اس کے بھائی کو ایک ہزار آیا دوسرے بھائی کو ایک سا ہاں کاشف کو تین سو آئے اس کو مجھے آیا دو سو چھ پیچک تو نہیں ہوا
تو ڈیمد ہمیں اب ب ایک ہی منٹ بات کرنی ہے کرو اچھے تھے اب کیا ہو گیا
ڈرتی ہونا بولو آپ کچھ خاض
تم لوگ لاؤ گے ابھی انڈے بناؤ گے آپ اسی کا سالن انڈے سالن آلو اور انڈے
آپ نے کیا پکایا آج
ہم نے تو کل کا
اچھا زیادہ وہ آیا تیرا ڈیڈی کام سے
آیا سات بجے
سات اتنا لیٹ کیوں آ رہا ہے
نہیں آ سات ہو جائے
اچھا
آٹھ بجے شکر ہے اللہ کا
اچھا کوئی بات نہیں تو پھر صبح ہاں شکر کرنا چاہیے اس سے برکت ہوتی ہے اور سناؤ کچھ چلو کوئی بات نہیں بعد میں ملیں گے ٹھیک ہے
اوکے بائے بائے بائے